ہلو
ہیلو
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ہاں بیٹا کیا کام تھا فون کی
بس بس ایسے ہی ممی بلا دی کہ کام تھا
اچھا اچھا اچھا اچھا
اور اس میں جی جی جی
چلو ٹھیک ہے جی مجھے کل مجھے کل گھومنے جانا ہے دوپہر کے بید
کدھر
دیکنی یہ کہاں پہ جؤں گا میں میں حضرڑ کی طرف سے جاؤں گا درگاہ کا جو راستہ ہے درگاہ کا جو راستہ ہے نا وہاں حضرت بل ہاں فورسو روڈ کی طرف سے بھی جا رہا
جی
اگر آپ کہیں تو آپ آ جائیں گی میرے ساتھ
دیکھوں گا بعد میں بولوں گا میں آپ کو
چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اپنے ماما سے پوچ دینا اگر آئیں گے تو لیکن ماں سے پہلے بالکل بائیو سے بھی آیا ان سے پوچھ لینا تو پھر
ہ ہوں ہوں
کیونکہ اب موسم تو ٹھیک نہیں ہے دھوپ تو زیادہ ہے دم سا لگ رہا ہے اس لیے پتا نہیں ہے وہ کیا ہے اب اور شام کو جائیں گے وہاں بھی وہاں بھی تھوڑا سا سکون مل رہا ہے کل دوپہر کے بیر میں آپ کو فون کر لوں گا ٹھیک ہے آپ اپنی ماوں سے پوچھتے اگر اس نے اجازت دیے تو میں وہیں پہ آ جاؤں گا آپ کہاں رہتے ہیں وہیں پہ آ جاؤں گا میں ٹھیک ہے پھر وہائی ہاں پھر وہی سے میں آپ کو ریسیو کروں گا وہ سے بھی چھوڑ دوں گا اھر ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے بات ہے آج میں جانا ہے مجھے لال چوک میں لال چوک بیٹھوں گا ایک دو گھنٹے آٹھ بجے یہاں سے نکلوں گا دس منٹ لگیں گے وہاں تک بد نو ساڑھے نو بجے وہاں سے نکلوں گا کیونکہ وہ بھی شاک وہاں پہ بھی وہ جشن کا ماحول ہوتا ہے وہاں پہ باہر سے آئی ٹورسٹ
اچھا
ما وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں لال چوک میں وہاں تو سکون ہی مل رہا ہے ایک گھنٹے کا ایک گھنٹے دو گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے
ہوں بالکل
ہ بٹوالوں کی طرف جا رہا ہوں میں
جی
او تو ان شاء اللہ مجھے امید ہے ان شاء اللہ انشاء اللہ اگلے مہینے انشاء اللہ اگلے مہینے
جی
ہاں ہم جائیں گے ٹورسٹ پہ پہلگام جائےیں گے دو چار دن جائے گے ہاں ان شاء اللہ اگست کے مہینے میں فیملن لے کر جائیں گے اور اچھا یہ بات آپ آپ سچ کہہ رہے ہو کہ میں پڑھائی کر رہا ہوں
جی جی
ہاں آن لائن پڑتی وہ
ہاں آن لائن آن لائن
اچھا سکول بھی کھلے نہیں
نہیں نہیں ابھی تو ویکیشن سے ہاں بالکل کھلیں گے ٹوینٹی فسٹ کو
اچھا وہاں کسی اسپورٹس پ
ہاں ہاں ادھر کرکٹ کھیلتے ہیں ہم
ہاں وہاں اپ کھیلتے ہیں وہاں پہ
جی
کیا
کرکٹ
کرکٹ بھی کھیلنا اور وہاں ہے نا بال بھی ہے نا فٹ بال
ہاں
ہاں اس پہ بھی کہہ لو کہ اس میں ہیلتھ ٹھیک رہتا ہے ایکسرسائز ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس پہ بھی پارٹیسپیٹ کرو اچھا لگے گا اچھا رہے گا کرکٹ بھی کہ لا اس وقت کچھ بھی انسان کو بچا کرتا ہے دل میں اور لیکن پڑھائی میں زیادہ دوا
بالکل بالکل
پڑھائی کی طرف بھییاؤ کچھ بننے کے لئے کام پڑھو کچھ بننے کے لئے
جی
ہاں جب انشاء اللہ جب ان شاء اللہ آپ ہ ڈگری حاصل کرو یہیت لاٹ اپارٹمنٹ میں جاؤ گے یار کسی اور
ہوں ہ ہ بالکل بالکل
جاب ملے گی آپ کو کہاں پہ بھی ملے گی کام کرنا ہے ایمانداری سے
ج بالکل
کا کرنا ایماندارش
ہاں ہ
ٹھیک ہے میں اپنی بائک کو اپنے وہ بڑا بیٹا ہے اس کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی جگہ پہ جا ملے گی آپ کو آپ
سٹ گ تھے آپو بھی کیا بول رہے تھے آپ
میں نے بڑے بیٹے سے یہ بولا تھا کہ کسی کسی جگہ پر اس نے ریزوم ڈالا ہے میں نے اسے بولا اگر کسی جگہ پہ اپسٹ ہو گئی تو وہاں پہ کام ایمانداری سے کرنا اور
ہ ہ بالکل ایماندار سے کام کرنا چاہیے
بھی ہے زندگی بھر کے لیے انسان کو سیکھنا پڑتا ہے جب تک زندہ ہے سیکھ سیکنا ہے جب تک زندہ ہے سیکھنا ہے بچائینی بچنی پڑھائی کی ہے ابھی وہ ایک تو ہے بی بی ا کرا ہے ایک نے بی ٹے کیا ہے اور
اور سمن
کیا سناؤ گا
بہت اچھا لگے آپ گھوم آپ اچھی جگہوں کے بارے میں ب کرتے ہیں اور بتائیے اچ جگہ
جگہ تو یہاں پہ بہت ہے خوبصورت یہاں تو ہمارا ایک ایریا ہییریا چھتا
ہاں
ثفاقتل ایریا ہے وہاں ایک پارک بنی ہے عید گاہ میں
اچھا
اور شام کو بہت مزہ لگتا ہے وہاں پہ
بالکل سفاقت سےی ڈاکٹر سان جی
ہاں سید دافر س عید گاہ ہے نا پارک بنی ہوئی ہے بہت لوگ ہوتےے ہزاروں میں لوگ ہوتےے وہاں پ بچے ہوتے ہیں بوڑھے ہوتے ہیں اور وہاں جو ہے نا وہ کیا تالا ہے نا وہ جہاں پانی ہے اس میں اس میں ہ وہ پہلے گراؤنڈ میں ہے اس میں مچھلیاں بھی ہیں لوگ ان کو بھی دیکھتے ہیں وہاں پہ مسلم کو بھی ہاں مچھلیاں بھی ہیں وہاں پہ
ہاں وہاں پہ بہت مزہ لگتا ہے لیکن شام کو دن میں نہیں دن میں وہاں پہ کوئی زیادہ ہی نہیں میں نے آپ سے کہا دھوپ ہوتی ہے نا بہت
اور یہاں پہ کیا ہے اس کو ہے نائنٹی سٹ جو ہے نا نائنٹی سٹ
جی
سورا نائنٹی فٹ ہے نا جو آخر میں پہنچتے ہیں ناگا بل اس کو جاتتے ہیں ناگا بل میں تین راستے ناگا بل نگربل ایریا ہے اس میں ایک آتا ہے دائیں طرف اگر ہم جائیں گے تو پہنچتے ہیں شہماں اگر بائی طرف جاتی ہے تو شاماں ہاں ج شامہ یونیورسٹی اگگریکلچر یونیورسٹی ہماں
اچھا
اسکوش اور یہ ہے جو بائی سائڈ سے نکلتا ہے تو گاندربل نکلتا ہے لیکن بیچ میں آتا ہے ناگبل میں ایک راستہ ہے
اچھا
ہ وہاں سے جاتے ہیں وہاں پہ جہاں سے وہ ہمارے لیے پانی آتی ہے نا کیا نلکوں میں جو پانی آتی ہے وہ وہی سے آتے ہیں کیا نام کہتے ہے اس کو یاد نہیں آ رہا ہے وہاں پہ بھی پہاڑی ساتھ ہے اور اتنا خوبصورت نظارہ ہے اتنا خوبصورت نظارہ ہے کچھ مت کچھ لیکن جسے گاندربل میں ہے ڈسٹرک گاندربل میں ہاں وہاں پہ بھی پہاڑی کی طرف جاتے ہیں ہوں گاندربل میں کیا نام تھ آ س جو یہاں پہ ہے سنا مرگ میں اور یہاں پہ تاجبس اور کیا ہے یہاں پہ یہ جو یہاں جہاں پہ یہ م آتاف رہتے ہیں کیا ایریا کیسے ہے اس کو یاد نہیں ہے ہ میاں الطب جو این سی کا ہے نا جسے وہ درسما میں ایک پارک بنائی ہے دسما میں آ گئی ایک پارک بہت اچھی خوبصورت بنائے ہے کیا نام ہے اس کا مجھے یاد نہیں ہے کہ میں ب ہوگا اب یاد آئے گا وہ پہاڑی ہے بہت خوبصورت پہاڑی ہے اس پہ ایک راستہ بھی بنا ہوا ہے وہاں پہ بھی ٹرانسپورٹ چلتا ہے لیکن راستہ چھوٹا ہے
وہ چھوٹا ہے
نظار ہاں نظارہ بہت خوبصورت ہے پہاڑی پہ جب چڑھتے ہیں نا جب نیچے دیکھتے ہیں نا جنت لگ رہا جنت لگ رہا ہے
اچھا اچھا
بھی ہ وہ بھی ایک ہے وہ ہمیں دسماں سے آگے کنگن سے پہلے ایک رسا بیں سے آتا ہے وہ اوپر چڑھ جاتا ہے وہی سے وہ راستہ ہے بہت اچھا خوبصورت راستہ ہے
خوب ویزاراتا
اچھا ہے ہاں یہ بہت خوبصورت ایریا ہے ڈسٹرک گاندربل جو ہے نا یہ بہت خوبصورت ہے ڈسٹرک گاندربل جو ہے نا یہ سمجھو کہ سن مر تک بہت خوبصورت ہے
اچھا سنباد تو بہت خوبصورت
بہت خوبصورت ایریا ہے گاندربل سے ہی شروع ہوتا ہے یہ اچھی گاندربل سے ہی شروع ہوتا ہے اچھی جگہ ہے
ج
گاندربل میں یہاں بہت سے ایریا ہیں بائیں بھی ہیں دائیں بھی ہیں اور مانس بلی ہیں آگے ڈسٹرک گاندربل میں ہے مانس بل بہت اچھی جگہ ہے وہاں پہ بھی
ہوں
ہاں دیکھنے کے لیے بہت سی جگہ ہے یہاں پہ
اچھا
جہاں دل چاہے وہاں جاؤ جہاں دل چاہے وہاں جاؤ ہاں لیکن یہ نہیں صبح جائیں گے تو شام کو واپس آئیں گے نہیں
رات کو
دو دن دو دن تین دن ٹہرنا ہے دو دن تین دن ٹھرنا ہے
بالکل
جگہ ہے نا ایچ خوبصورت نظارہ ہے پانی بھی ہے سب کچھ ہے پ یہ جو پہلگام جو ہے نا پہلگام پہلگام جو ہے نا پہلگام
جی
جو ندھی ہے نا یہ کیا کہتے ہیں اس کو اسن جی کو کیا کہتے ہیں لدر
اچھا
ہ یہ جو پانی آتا ہے یہ چندر واڑی کی طرف سے آتا ہے اس سے بھی آگے آتے ہیں کیا کہتے اس سے بھی بہت آگ آگے آئےتے ہیں یہ پانی لیکن بہت خوبصورت ایریا ہے
بہت خوبصورت ہے اگزیکٹلی ہ ہ
بندہ یہ ہے نا یہ جو انسان ہے نا انسان کو مرد مرد جو ہے نا اس کو کمانا پڑتا ہے فیملی کے لیے اگر پگان کمانا نہیں پڑتا ہے تو میرے خیال میں چھ مہینے وہیں پہ ٹھہرنا چاہیے
ہاں اچھا
وہ تو جا ہے ہاں صحت بھی ٹھیک رہے گی صحت بھی اچھی ہو جائے گی سب کچھ وہاں پہ میں صحت کے لیے پہلگام بہت اچھی جگہ ہے
اچھا
ہاں پہلگام میں یہاں پہ گاندربل میں چاہیں ہم ایک بار میں ایک بار سوپور گیا تھا وہاں پہ ایک بزرگ کا اور دن تھا وہ وہاں پہ میں نے اپنے بیٹے کو لیا تھا پھر وہاں سے ہم نے ایک راست چنا ہے بابا رشی کا
جی
پھر ہم بابا رشی گئے تھے اس راستے سے اتنا خوبصورت نظارہ تھا اتنا خوبصورت نظہ ہم نے راستے میں ایک بندے نے آواز بھی دی ہے ایک پارٹی بہت سی پارٹیاں تیں وہاں پہ ایک پارٹی نے پکارا اور چائے پی لو ہم نے ش چائے پی ہے وہاں پہ اور میرے ساتھ جو میرا بیٹا تھاے
سنیے سنیے سنیے میں آپ کو آپ مجھے دس منٹ کے بعد ادھر سے کال کیجیے گا تھوڑا کام آ گ ہے ٹھیک ہے پھر میں آپ کی بات سنوں گا